ہلو ہ جی
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام آ خیریم سے ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے آپ خری سے
جی جی الحمد للہ اور گھر پر سب کیسے ہیں آپ کے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر پر سب کیس ہیں
جی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہےلہ
کیا کر رہی تھی آپ
کچھ نہیں مہمان گئے ہیں ابھی چچا کہ فیم جی چاچا کی فیملی آئی ہوئی تھی تو ابھی گیا وہ لوگ
اچھا
جی
گیسٹ اٹینڈ کر رہے پھر تو بزی ہوں گی آپ
ہاں بولو سامنے آ گئے تھ تو پراننا ہی ہے پ کھانا وغیرہ کھایا بچے وغیرہ انن کے
ہاں
پ تھا جب کوئی آتا ہے پھر تو یہ کام رہتا ہے بزی بھی اور پھر کھانا بھی کھا دمی کا ہاں ف بھائی بائی ت ابھی گئے وہ لوگ بھی بس تو ہم ابھی بس ابھی دس ہی منٹ ہوئے ہیں گئے ہو بھی نہیں ہ
اور پاس نکے آپ اوکے
ہوں
پاس میں کویں بیٹھا ہے آپ کے
جی جی میری مما بیٹھی ت ہیں
ا وہ بھی کسی کسی سے بات کر
ہاں وہ بھی بات کر رہی ہیں کسی سے وہ اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہیں اچھا اچھا
جی وہ اور کیا بنا لیا کھانے میں آپ نے
ہم نے بنایا تھا قورمہ کباب نہاری
او ہو
شیر تھی بڑے تھے
کون یہ وہ تھا تو کہتے اس کو
اس کہتے ہیں شیف کو اس میں
کیا مما ت مما
اچھا
ہاں باقی تھوڑی ہاں نہیں میں نے ہیلپ کرا دی تھی مما کی
اچھا ہاں صحیح اور کیاتنا ہاں باور جی خان سمہ
جی نم ہی بڑے تو میں نے بنائے تھے اور پھر یہ سیلیڈ وغیرہ کٹ کر دی تھی رائتا بنا دیا تھا باقی سب کچھ لگانا سرو وغیرہ میں نے کر دیا تھا ہاں یہ سب چیزیں کر دی تھی میں نے یہ بہت کام ہو جاتا ہے پھر مما بھی ہاں پھر ما بھی وہی وہی نا وہی جی بس اب یہ سنگوائی رہے تھے ہم لو بھی اور پھر میںیا ما بھی کہاں تک کم
ہاں تھک جاتا ہے انسان عید کی تھگان صفائی مطلب پہلے سے عید کی تیاریا شرو ہو جاتی ہیں ت
ہ اور پھر ہے یہ والی عید تو اور دن تک چلتی ہے داوت تو خبی
ہاں دعوتیں ہوتی ہیں کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے ہم کسی کے جا رہے ہیں دعوتیں جلتی ہیں ہاں اور اب تو موسم ہی صحیح ہے پھر اور لوگ سوچتے ہوں گے چلو چلتے ہیں آئے کبھی چل لیتے ہیں پھر باقی کچھ پتا نہیں موسم کیسا وہ
جی جی بالکل اور آپ کیا کرمیں تھی
میں کچھ نہیں بس بیٹھی تھی
اچھا اچھا
تو آپ نے کیا کیا کھایا سب کچھ خالیا
ارے کہاں کھایا گیا تھکان ہو گئی کام میں پھر دل نہیں کرتا بس کھانے کا بس میں نے تو بڑے کھائے کچھ دل ہی نہیں کرا کھانے کا یہ کام کرتے کرتے نا دل نہیں کرتا پھر
ہاں یہ تو ہے دل بھر جاتا ہے بس پھر ایسا ہی کرتے کرتے پردل بھی نہیں جاتا تھا تھکان وکان میں
ہاں بس میں نے بڑے اور چھولے کھائے وہ بڑے اور وہ کولڈ ڈرنک کی بس
صی
ہوں
آپ نے کہئی ہویں پی سر
نہیں میں نہیں گئی
تو ابھی آپ بزی تھی مطلب میں نے آپ کو کال کر دی
نہیں کوئی بات نہیں کر لوں گی تھوڑی دیر میں کام
ہاں بس میں نے کا سوچا کال کر کے کال کرلیے ت ب دین سوئی نہیں ج کوئی مجھے تو لگا آپ فری ہو گئی ہوں گی اپنے کاموں سے
فری ہو جات ہیں لیکن یہ نا جب گیسٹ وغیرہ آ جاتے تھوڑا لیٹ ہی ہو جاتے ہیں جی ہاں ہاں ہاں پھر ان کے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسی بات چی ہاں ان کے ساتھ وہ مجھ سے ہے بھی ہاں وہ مجھ سے ہے بھییا زیادہ اٹیچ مینٹ ہیں ان لوگ بزار ب سے ہاں ایسے وہ مجھ سے بات رکھتے رہتے ہیں اپنے ایسے ہی فلٹر میں فوٹو کھینچ دو مجھے کیٹ بنا دو مجھے ڈاگ بنا دو ایسے کر کرتے چھوٹی بچی ہے وہ ہوں
چھوٹے بچوں اور زیادہ ہوتے جی آئیں گے انشاء اللہ جلدی آئیں گے آپ بھی تو نہیں آئی آپ ہی آ جاتے
نہیں ملا میں تو کہیں پہ بھی نہیں گئی
ا توا ہمارے آ جاتی ہیں آپ
ہاں ہاں گیا ہں گ آپ کے بھی آؤں گی اور آپ کی ممی کی طبیعت کیسی ایم ہلو جی
جی
بول رہی تھی آپ کی ممی کی طبیعت کیسی ہے اب
جی ممی کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا شکر پہلے سے بہتر ہے
اچھا اچھا
رہتی ہے مطلب ایسی ویکنس ت کمر ومر میں درد تھوڑا سا ہ پھر عید کا موقع ہے تو زیادہ کام رہتا ہے وہ پھر میرا پیپر تھا عید کے نیکسٹ ڈے تو نہ میں نے عید پر کام کرا نہ بس عید پر کام کرا تو سارا لوڈ مما پہ پڑ گیا پھر کام کرنے کا جی ہاں میں نے تو کچھ
تو اب تو آپ کا فائنل ایئر تھا نا یہ
جی جی فائنل ایئر تھا ہو گیا
اچھاچ اچھا
سارے ایگزاموں گ وہ میرا ایگزام پوسٹ پون ہو گیا تھا وہ پہلے ہی تھا ابھیید کے نیکسٹ جو کر دیا باسید والے دن اس سے اچھا تو پہلے ہو جاتا
ہاں یہ تو ہے پہ پھر دل بھی نہیں کرتا پڑھنے کا
اور کیا ایک تو ہمارے فیسٹیول آتے ہیں دو ہی تو ہوتے ہیں بس فیسٹیوول
ہاں یہ تو ہے
نہیں پھر اتنا پھر ایکسائٹمنٹ ہی کچھ نہیں رہی اسک
ہوں کیا
ایکسائٹمنٹ ہی کچھ نہیں رہی
ہاں تو ہےپ پیپر کی ٹینن رہتی ہے
اور پھر بس مجھے وہ مہندی بھی بس ایسی ہلکی ہلکی سی لگا لی اور بے کار لگی مہندی کب اتنا گندا گندا سا لگ رہا ہے ہاتھ ہاں جی مجھے بہت پسند ہے نندی
اب کوئی نہیںنی دوبر لگا لینا آپ
ہاں جب چھٹے گی نا تب لگوں گی دوبارہ س کہ تو سارا بس
ہوں آج تو مجھے بھی تھکان سی ہو گئی بس
ہاں تھکان ہو گئی ہوگی جب گس وغیرہ تو تھگان ہو جاتا
یہ ہے نا پھر سنگوانا پہلے سے سب کچھ سیٹ کرنا یہی رہتا تا ہے سب کچھ دل جا رہا ہے بس لیٹ جاؤ اب تو
تبھی کال بات کرنے کے بعد آپ کو کام کرنا ہوگا
ہاں اور سنگوانا ہے برتن د رہے برتن آپ کو پت ہی ہے کتنا زیادہ ہو
ہ برتن تو بہت ہو جاتے ہیں بہت نارملی ایسے ہو جاتے ہیں اور جب کوئی دعوت وغیرہ ہو تو اور اور زیادہ
اور اتنے سارے آئٹمس پھر ہ ہاں ایے لگ میں بھی یہ بولتا ہوںا سارے تو یہ جو ہے کچن میں یہاں پہ پ آ گئے پورا کچن خالی ہو گیا
ہ ایس ہوتا ہے ہر چیز نکل آتی ہے دعوت کے ٹائم پہ
تھوڑا فون وون چلا لو
ہوں
جی
تو آپ بھی کہیں پول آئی اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے کیوں اس کو ضائع کر دیا
ہاں نہیں جائیں گے جائیں گے
ہیلو
ہلو جی
میں کہ کر رہی ہوں آپ بھی کہیں تو ہو ہی آئیے اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے کیوں ضائع کر رہی ہے اپنا ٹائم
ہاں گھر میں کیا زا کام ا تو جاتد ہیں
پھر بھی ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے کہیں جانے کے لیے
ہاں جائیں گے آپ کی گرید پہ ہی آئیں گے
عید پر
آپ کے گھر پر ہی آئیں گے
اچھا ہمارے گھر پر آئیں گے چاہیے
کال کر دوں گی میں جب آؤں گی جی جی جی میں کال کر دوں گی جب آؤں گی آپ کو کبھی آپ بھی بزی ہ ہاں کہیں پہ کہیں بھی ہ ہاں وہی نا ہ ہم لوگ آئے ہ ہ کال پر کر آؤں بتا دوں گی میں آپ کو جب بھی آؤں گی
بتائیے گا پھر آپ کو کیا پسند ہے کیا کھانا پسند ہے
نہیں نہیں بس ایسے ہی بس ایسے آ لیں گے کھا وغیرہ کھ اس دلی نہیں چاہ رہا میرے تو کھانے کا ایسے آ جائیں گے بس کھانے کا دل نہیں ہے کھانا تو کھایا نہیں جا رہا دل ہی نہیں جا رہا کھانے کا
ارے کسی چیز کا تو ہوگا
نہیں نہیں بس ایسے ہی آ جائیں گے ملنے کے لیے ہاں چلی وہ تو وہ بتا دیں گے کوئی نہیں وہ تو ملنے آ جیں گے بہت ٹائم ہو گیا ہمیں لے بھی نہیں
آئیے گا
ہوں
کوب کیا آئیے گا اپنی مامی کو کو بھی لیک
ہاں ہاں انیں مما کے ساتھ آؤ گی مطلب میں کلا جاتا نہیں مما کوول را
صحی ہے
آپ بھی آئیے گا پھر
جی ہم بھی آئیں گے ہم بھی پلان کرتے ہیں آپ پہلے آپ تو آئیے
ہاں نہیں میں آؤں گی آؤں گا دو تین دن میں پلان کرتی جو آنے کا کبھی زیادہ گرمی اور ہو جائے
ہوں وہی تو ابھی تو موسمت اچھا ابھی تو ہم مت بھی کر لیں گےپ نکلنے کی پھر گرمی ہو جائے گی پھر الال گرم اتنی گرمی ہو رہی ہے کیا کروں چا کے دلی نہیں کر رہا تیار ہونے
ہاں ہاں ہ وہی ہوتا ہے نا گ میرے تو بالکل تو جلے ک ت پھر گرمی میں بس پھر تو گھر پیرت تیار ویار ہونا ہو کچھ بھی نہیںھر وہ دل کرتا ہے نا گھر پہ تو کیسے کپڑے پہن کے رہ لو نا سب سے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں ایک دم ہاں ملام کپڑے جو ہوتے ہیں
ہوں اب تو موسم صحیح ہو رہا ہے پھر بھی
ہاں نہیں ہے ہاں میں آؤں گی
جے گا آپ کال کر لیے گا بس آنے سے پہلے
ہاں ٹھیک ہے میں کال کر لوں گی چلیے ٹھیک ہے میں کام کر لوں پھر بات ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ہاں ابھی تو ابھی مطلب ایک آدھ گھٹ تو آال رہے
ہو چلیے کر لیا آپ فائرنگ ہو جائیے اپنے کام کی اوکے خدا حافظ اللہ حافظ جی